ہلو
ہائے کیسے ہیں
میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں
ٹھیک ہوں
آپ کو دم آلو پسند ہے
جی پسند ہے
اچھا بنا دیے ہم گھر پر
جی بناتے ہیں
اچ کیسیے بناتی دو بھی
دم آلو بنانے کے لیے پہلے تو چھوٹے چھوٹے آلو لے لیتے ہیں اور اس کو بوائل کر لیتے ہیں آلو کو بوائل کر لیتے ا اور اس کو اور ہم اس اس لیے مسالحے جو لیتے ہیں ادرک لسم کا ادرک لہسن پیاز تھوڑے سے کاجو ناریل ان سب کا پیسٹ بنا لیتے ہیں
اچھا
بنا کے پھر ہم لوگ جو آلو بوائل کیے ہیں آلو کو چھیل لیتے ہیں اور تیل گرم کر لیتے ہیں اچھے سے تیل گرم کر کے آلو کو تر لیتے ہیں اچھیے لال لال تل کے جی اچھا لال لال خوب تل کے اسکول نکال لیتے ہیں پھر اس کے بعد تھوڑا سا کیاتے پیاز باریک کٹی ہوئی پیاز گرم مسالے دال چینی تیز پتہ کالی مرچ بڑی الائچی یہ سب ڈالتے ہیں اور تھوڑا سا زیرہ ڈال کے اس کو اچھا تل لیتے ہیں لال کر لیتے ہیں پھر جو مسالے پیسے ہیں ادرک لہسن پیاز یہ یہ ہم ب اس میں ڈال دیتے ہیں مسالے میں پورے پیسٹ کو اس میں ڈال دیتے ہیں اس میں تھوڑی سی آپ کا لیتے ہیں کریم اس میں تھوڑا سا رہتے ہیں تیز وہ رہتا ہے جو اپنا ہگ رہتی ہے
جی
ہگ ہلکی ہگ ڈالتے ہیں ان کی خوشبو اچھی آتی ہے تھوڑی سی کشمیری لال کشمیری مرچ ڈال دیتے ہیں اور اچھے مسالے کو گونجنے دیتے ہیں مسالا اچھی طرح سے سے بونجا خ تیل چھڑ دیتا ہے یہ اچھی طرح سے جی تبھی اس میں جو آلو اچھے بوائل کیے ہوئے ہیں تل کے رکھے الگ سے وہ آلو ڈال دیتے ہیں اور اپنا اس کو تلنے کے بعد تھوڑا سا آلو ڈال دیتے ہیں شوربا اپنے حساب سے جتنا رکھنا مسالہ اچھی طرح سے بن جائے گا تو شوربہ کر کے تھوڑی سی کسور میں تھی اور کٹا ہوا ہرا دنی ہرا دھنیا یہ سب ڈال دیتے ہیں دام آلو پن جاتے
تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے تم آلو بناتی ہوں
اچھا بتائیے کیسے بناتی ہیں
چھوٹے والے آلو آتے ن چھوٹے چھوٹے تو میں چھوے ہی آلو لیتی ہوں جتنے چوٹے چھوٹ ہو ہیںھوٹے چھوٹے آو کو اچھے سے پریش دے دو کہ بچ جائیں مطل
جی جی جلدی بوائل ہو جاتے ہیں
جی تو پھر پسند اس کو ابال لیتے ہیں پھر اس کے چھلک اتار کے اس کے صرف دو حصے کرتے ہیں ایک آلو کے دو حصے
پھر اس کو کیا بولتے ہیں زیرے میں تیل گرم کرتے ہیں اس میں زیرہ ڈال کے آلو ڈال کے تل کے نکال لیتے ہیں
جی
پھر اس میں اس کے لیے تھوڑا سا مسالحہ الگ سے بناتی ہوں میں سوف زیرہ اور کیا بولتے رائی
جی
اس کو کوٹ لیتی ہوں باریک کٹ جاتا ہے چاہو تو گرائنڈ بھی کر سکتے پ مکسر میں
جی
پھر ایک بار دو بار چلا دو گھر گھر تو ویسے ہی کھائ پؤ ویسے ہو جائے گا پھر اسس میں کیا بولتے ہیں تھوڑا سا دھنیا پاؤڈر تھوڑا سا امچور تھوڑا سا چاٹ مسالہ تو یو پی اسٹٹ جیسے دملو بنتا ہے ویسا
جی
تو اس کو کیا بولتے ہیں نمک ڈال کے لال مرچ ڈالنا ہے آپ نے ہری مرچ ڈالنا ہے فر و ریڈیو کر لو فرائی پین میں جس میں سے آلو تل کے نکالیں اسی پین میں تیل اور ڈال کے اس پیاس فٹ لو ایک کوٹی ایک ایک دلیپ پس کاٹ کے باریک نارمل جیسے بگھار کی پیاز کاتی چونک کے وہ موٹال تو پیاز اب ہلکی سی ہو جائے اس میں جو یہ سارے مسالے اپنے ریڈی کریں نا زیرہ سونکھ دھنیا ہری ہم سے پاؤڈر چار مسالا یہ سارا پاؤڈر جو ہے نا اس میں ڈال دو پھر نمک ٹیسٹ کر لو مرچ ٹیسٹ کر لو کیسا ہے وہ لطت پوتے لت پوتے بنتے ہیں نہیں زیادہ پانی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر لگ رہا ہے کہ آلو سے تھوڑے سے ہارڈ ہیں تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے تھوڑا سا اور ڈھک کر گھونڈ لو وہ اچھے لگتے ہیں سوندے سوندے لگتے ہیں آلوگ
جی جی آلو کی سبزی جی آلو کی بہت سبزیاں بنتی ہیں اور بہت اچھی لگتی ہیں آلو کی چیزیں تو سبھی
ہاں آلو کی سبزی بھی اچھی لگتی ہے
سبزی آلو کے پراھے بچے شوق سے کھاتے تو ہوں آلو کی ٹکیاں بن لی آلو کی کیا بھی بہت اچھی لگتی ہے
اچھا کیسے بناتے ہیں آپ
آلو کی ٹکیاں بنانے کے لیے سب سے پہلے تو آلو بوائل کر لیتے ہیں اورو بئےس کر لیتے ہیں اور اس کو اچھے بوائل کرنے بع اس کے پورے چھلکی جو اوپر کی ت ہوتی ہے اس کو نکال لیتے ہیں اس کو اچھی طرح سے ہاتھ سے پھوڑ کر می کر لیتے ہیں پھر اس میں تھوڑی سی باریک کٹی ہوئی پیاز باریک کٹی ہوئی ہری مرچ کاٹ لیتے ہیں تھوڑا سا کھڑا مرچ لال آتا ہے جو اسے پھوٹ کر اوپر سے ڈال دیتے ہیں اس اور تھوڑا سا اس میں زیرا ڈالتے ہیں پیسا گرم مسالہ ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے سب پورا مکس کر لیتے پورا میچ کر لیتے ہاتھ سے ملا لیتے اچھی طرح سے پھر اس کی چھوٹی چھوٹی ٹکیاں بنا کے ہاتھ سے دبا دبا کے چوٹی چھوٹی ٹکیا بنا لیتے ہیں اور پھر اس کو ا تیل میں یا بٹر میں ہلکا ہلکا سیک لیتے ہیں اس کو اچھے سے سیک تھوا اچھی کرسپی ہو جائ اسے تھوڑا دوا د دوا کے اس کو سیکتے گ کہ کرسپی ہو جاتی یہ اچھے بن جات مجھے روٹی کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں بچے بھی شوق سے کھاتے جی اور اسی طرح سے آلو کے پراٹھے بھی بہت اچھے لگتے
ہاں آلو کے پراٹھے بھی اچھے لگتے میں نے تو آلو کا پراٹھا زیادہ نہیں ڈالتی کچھ آلو بوائل لڑکے اس میں کیا بولتے زیرہ پاؤڈر ڈال دیتی ہوں ہری مرچ تھوڑ اسی پیا دی ہماری چپ ناماک ہمچ پاؤڈر یہ سب چیزیں ڈال کے کبھی چاٹ مسالہ ڈال دیتے تھوڑا سا نیمبو ڈال دو لال مرچ ڈال دو تھوڑا سا گرم مسالہ ایڈ کر کے میش کر سے پراٹھے نارملس کو اچھے سے میش کرتی ہوں میں پوک ہو میں جسے نوڈلس کھاتے ہیں میں تو فوک سے بھی کھی میش چس نہیں و پادی تو فوک سے اچھے سے میچ پتے نا تو اس کے جتنے لمس ہوتے نا آلو کھڑے کھڑے ہوے جاتے ہیں کبھی کبھی وہ بھی میش ہو جاتے ہیں اچھے لگتے ہیں پھر ان کے پراٹھے میں سے کیا ہے دو رو ٹیوں سے برابر بیل لیتی ہوں پھر اسی میں پھیلا کے پھر دونوں سائڈ سے ایک ہلک سا بیلن مارک پھر توے پہ چلو فرائی کرنے ہ دیسی گھسے تالو تو زیادہ اچھا لگتا ہے تا کرکریی کرکی اچھے لگتا
ہاں دیسی گھی سے بٹر سے تیل سے تو مطلب کر سکتے ہیں بٹر سے بھی اچھے لگتے ہیں اچھا میں تو اس میں کیا کرتا میں آٹے کے ساتھ ہی آلو کو پورا ملا لیتی ہوں الگ سے اس کو نہیں کرتی کئی بار کبھی ایسے مطلب الگ آلو میش کر کے لوئی کے اندر بھر کے ہوئے بناتی کبھی کبھی آٹے کے سھ ہی آلو کو بوائل آلو کو میش کر کے پورا مکس کر لیتی ہوں جے آٹا لے لیتی ہوں آٹا لیتی ہوں آٹے میں جو ہم نے آلو کہتے ہیں بوائل کیا ہے ا اسی میں پورا بوئل کرے ہوئے آلو بھی ڈال د گے اس میں تھوڑی سی باریک کٹی ہوئی پیاز باریک کتی مرچی تھوڑی سی پیسی لال مرچی تھوڑا سا زیرا پؤڈر ڈال دی جی پیسا ہوا گرم مسالحہ آتا ہے جو جی اجوائن ہے یا تھوڑی سی کلونجی ہیں یہ ڈال دیں گے تھوڑا سا جو ہم سونف ہوتی ہے سونف کو ہاتھ سے ہلکا سا کوٹ کے اس کو تھوڑا باریک کر لیتے ہیں ٹا ہوا سوف ڈال دیتے ہیں کسوری میتھی ڈال دیں گے اور اس میں ان کو سب کو تو نمک اپنے ٹیسٹی کے حساب سے ڈال لیتے ہیں
جی
ڈال کر اس میں اچھی طرح سے آٹے کے سھ میں اس کو اچھا میش کر کے پورا جیسے آٹا گوندھتے پورا گوند لیتے تو یہ اور اس اس کے بعد میں پھر اس کو ہے نا چھوٹی چھوٹی لوئی بنا کے اس کو بیلتے تو وہ ہے نا اور پھر اس کو گھی سے یا اس سے تل بٹر فرائی کرتے ہیں اچھی طرح سے بٹر کی سینڈوچ جی پھر اس کو اچھی طرح سے تل لیتے ہیں اور اس کو دہی کے ساتھ کھاتے ہیں دہی کے ساتھ کھا لیتے ہیں یا تو آپ اس سے بھی کھا سکتے ہیں ہری چٹنی کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں پراٹھے
ہاں کون سی ہری والی چٹنی بناتی ہیں فرائی چٹنی بناتی ہرییا تو پھر نارمل
نہیں نارمل جیسے پیس کے بناتے ہیں اس کو فرائی نہیں کرتے
اچھا پیاز ٹمٹر ہری مرچی
جی نہیں اس میں ٹماٹر نہیں خالی ایسی ہری مرچ ہے اس میں لیتے ہری مرچ لیتی لہسن کے دو تین کلی اور تھوڑا سا حرت دھیا ہرا پودینا لے لیتے ہیں اس کو اچھی طرح سے پیس لیتے ہیں اس میں پیسنے کے بد اس میں تھوڑا سا نمک اور جیرا ڈال دیتے پسا ہوا جیرا یہ ڈال کے اچھی طرح سے ملا لیے سے کچی چٹنی بنات ہیں ہم زیادہ تر
اچھا نہیں جیسا آپ چٹنی بنائیے نا تو کچھ لوگ اس میں ٹماٹر بھی مطلب ملا کے پیس لیتے ہیں اور پھر اس کو نا فرائی کرتے ہیں تھوڑا سا گھی بٹر تیل میں تو ہلکا سا تیل بٹر ڈال کے تھوڑا س فرائی کر لو تو یہ ہے نا کچھ ٹائم تک اس کرنے جیسے جات ج دو تین دن چل جاتا ت چار نی اب بہت زیادہ چٹنی بن جاتی تو اس کو میں فرائی کر کے رکھ دوں تو پھر دو ت تین دن چ چا جات جیسے ہری چٹنی ویسے لال چٹنی کے ساتھ بھی اچھا لگتا ہے پ اس میں کچھ بھی نہیں ہے زیادہ ت خر ہے اسے اپنی ساری ہری ہری چٹنی ہری ہری چیزیں لی ہیں اس میں ساری چیزیں لال لین پڑتے جیسے کشمیری لال م ل لی لال ٹماٹر لے لیے اور لہسن کی کلیاں لے لی اور آپ کاجو ڈالنا ہے ڈالو آپشنل ہے نمک ڈالو زیرا ڈالو نم ل وہ کیا بولتے ہیں اگر ت تھوڑا کھٹی کھانی ہے تو پھر امچور بھی ڈال دو یا پھر وہ چٹنی بنا کے دہی میں بھی ایڈ کروں جیسے وہ لال چٹنی کو وہ دہی کے ساتھ بھی اچھی لگتی ہے کہ مطلب وہ دہی جو اپن نے چٹنی پیسی ہے نا زیرا مرچی لہسن کی اس کو دہی میں ڈال کے مکس کر کے اوپر سے تھوڑا سا چاٹ مسالہ نمک ڈال کے مکس کر کے بھی آلو کے پراٹھوں کے ساتھ کھاؤ تو اچھی لگتی ہے کچھ لوگ اس دہی کو ببھار لیتے ہیں سب کے اپنے اپنے فلیور ہوتے ہیں اپنا نہ ٹیسٹ ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہی کھا لیتے ہیں چ نہیں دئی کسی کچھ لوگوں کے الگ فلیور ہوتے ت وہ میں کیا بولتے ہیں بگ ہاں لگاتے ہیں زیرا رائی کا اچھی لگتی ہے اچھا چلیے پھر رکھتے ہیں ہاں بائے